ہاں سے بس شکر الحمد اللہ پڑھی آپ نے نماز
ہاں الحمد للہ آپ نے پڑھی دعا کی
ٹائم پہ ساری نمازیں آ گئی
اچھا
چھٹی کا یہ ہی مجھے ایک چیز اچھی لگتی ہے کہ نماز ٹائم پہ آتی ہے
ہاں بالکل اور سنائیے آپ گھر میں سب ٹھیک کیا پکایا آج آپ نے
آج میں نے آلو اور پیاز کی سبزی بنائی ہے
ہاں ہاں آلو تو مجھے بہت پسند ہے اچھا کہیں مت گئی گھومنے آپ ان دنوں کہ نہیں
وہاں گھومنے گئی گھر پہ بھی ہو نہ نہ نہ کر پاتا ہے میں نہیں جاتی ہوں کہیں
نہیں میں نے سوچا سسٹر کے ساتھ مت گئی ہوگی کہیں گھومنے کہیں نزدیک ہی جانا تھا کیا ہوا میں گئی تھی ہم گئے تھی سون مرگ گئے تھے
ہاں
سن رہی ہوں ہاں میں ہم نا سون مرگ گئے تھے
اچھا ٹھیک سون مرگ بھی اچھی جگہ ہے
ہاں ہاں وہاں سے وہ ٹنل بنائی ہے نا
اچھا میں مت گئی میں لاسٹ ٹائم پتا نہیں کب گئی ہوں مجھے یاد بھی نہیں
نہیں میں گئی تھی بہت بار دو چار سال پہلے بھی وہ اسکول جب میں جاتی تھی کالج جب جاتے تھے تب گئی تھی او زو شادی سے پہلے میں دو تین بار گئی ہوں شادی کے بعد بھی ایک دو تین بار کتنا کی مزہ آیا بہت اب وہاں پہ بچوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا کیوں کےجھولے وغیرہ تھے وہاں پہ تو اس میں بہت
بس بچے ہی انجوائے کرنے چاہیے
ہاں ہم خود ہی پھر انجوائے کرتے ہیں ان کو دیکھ کے ہی انجوائے ہوتا ہے
خودی
ہاں خوش ہوتے ہاں سچ میں لیکن وہ ہے نا وہ جھولا وہ کولمب جو وہ نا جو کشتی جیسی ہوتی ہے
ہوں ہوں ہوں ہوں
ہم اس پہ چڑھے نا علیم صاحب جی میں مصطفی لیکن عل یم کہ ف وہ وہ کہہ رہے نہیں مجھے نہیں ڈر لاگا لیکن اس کے فیس سے لگ رہا ہے کہ وہ کچھ ڈرا ہوا ہے ہاں لیکن مصطفی نے اچھا انجوائے کیا اس کو آپ کہتے ہیں اب علیم آپ تھوڑا تھوڑا ڈر گئی نہیں میں تو میں چلو کہا تھا میں کہاں ڈر گیا بس نہیں آپ کے فیس سے لگ رہا تھا آپ ڈر رہے تھے لیکن ماشاء اللہ بہت انجوائے کیا کھانا ساتھ لیا تھا چائے وائے شائے ہم نے چائے شائے ہم نے وہیں سے وہاں پہ ہی ہو گھر میں پی تو یہ سوئے گی علیم مت کہو اس کے ساتھ ہاں دیکھو یہ سوئی کی بات
اور مجھے بولو یہ اب ہے کل جانے کا پروگرام کے ابھی ذہن میں نہیں ہے دعا پ پرنا
آپ دیکھیں گے ویسے تو دیکھیں گے اب کل صبح تک کیا ہو گا کل تو جاؤں گی انشاء اللہ اب میں کہہ رہی ہوں پاپ دیکھوں گی جاؤں گی کہ یہاں سے ہی کہ نہیں صاحب جی نے بولا جو آپ کو اچھا لگے وی کرنا بس ٹھیک ہے بولوں کے مجھے سویرے ہی کہنا کہ کیا پرگرام ہے ممی کھانا پکاتی ہے نا اس نے آج بھی کھانا پکایا ہے صاحب جی نے مجھے صبح بولا نا میں نے اس کو بولا کہ نہیں مجھے آنا ہے ہاں تو پہلے ہی کیوں نہیں کہا آپ مجھے پکایا پہلے ہی کیوں نہیں کہا وہ کیا ضائع کر رہے گی وہ کل دوپہر کو وہی کھائے گی
مطلب یہ ہےآپ کی ساسو ماں بھی بہت مشہور
ماشا للہ ماشا للہ تو اب صاحب جی نے کہا کہ پھر مجھے پہلے ہی کہنا تو بس ٹھیک ہے نہیں پڑھنے دو نا اس کو نماز ابھی نماز پڑھ رہی ہے نا میری جان
آپ یہ تانزل کے ہمہ چاہو گے کہ
وہاں نہیں ہے پلان کیونکہ آپ تو چھٹیاں بھی ختم ہونے کو ہے تو وہاں کسی وہ ن زدیک ہے وہاں کبھی بھی جا سکتی ہوں وہاں پہ بت وہ ٹینشن ہے کہ کچھ ارینج کرنا ہے یہ دور ہے یہاں پہ یہاں پہ مجھےم مجھے لگتا ہے سردیوں سردی کی چھٹیاں جب تھی تپ سے کہہ رہی کہ ان کو میں نے کہا تھا میں فیب میں آؤں گی پھر میں نہیں آئی اس کے بعد اس کے بعد پھر ایسے ایسے ایسےچ پھر نہیں گئی تو اب فائنلی
پھر تانزل بھی کہاں آئی ہوگی ادھر مت
نہ نہ نہ نہ لائٹ بند کرو علی مصطفی لائٹ بند کرو ہاں جی نہ وہ اگر جاۓ گی وہ کبھی کبار پامپو جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ ہے نا اب ماشاء اللہ یہ نا کیا کہتی ہے اس کی ہم عمر نہیں کہیں گے لیکن فرینڈ شپ ہے مسی دوس پھر مسی کی بہن کے ساتھ تو فر جاتے ہیں وہی جہاں پہ اپنی فرینڈ شپ وغیرہ ہوتی ہے جیسے ہم بچپن میں کیا کرتے تھے اپنی ایج یا ہم عمر ہم عمر نہیں ہے پھر بھی ہوتی ہے بغا بغی جسے کہتے ہیں
آپ کی ایسی نیوز گئی تھی وہاں
کون ہاں ہاں وہ گئی تھی لا فاں ایک بجے آئے ہے وہ واپس ہاں ہاں بولا آپی نے ہم فر آٹو میں گئے تھے ہاں ہم گئے تھے پڑھرہے مما کیا
یہ اگر جائیں گے
اچھا آپ تو یہاں سے بہت تو ہے وہاں پہ ہو تا صحابا کہتی تھی کہ ہمیں کہیں جانا تھا انہیں دنوں بس آپ تو ان آپ بارشیں ہیں تو آپ کیسے جائیں گے نہ مت کرو
ہاں ہاں ہاں ہو جاتے ہیں آگ پہ ہی کون سب کون صبہ گئی تھی شیبو کی سائڈ سے ناگبل ہاں
نباں
فر
اس نے اس کو دیکھا ہے شیبو نے لیکن اس نے نہیں دیکھا
نہیں یہ مطلب وہ یہ گئی تھی کچھ جاب واب کے لیے تو پتہ نہیں کیا کہہ سکتے شیبو نے کہا یہ آپ سے
ہاں جس دن ہم گئے تھے نا ادھر ان کے یہاں تو اسی دن بولا اس نے
لیکن وہ نہیں جا جائے گی اتنا دور
وہ جو وہ اکرا کو آپ آ رہے نہیں وہ اکرا کو جو ہے کیوں جو ہمارے محلے کی ہے ہاں ہاں وہ بھی ناگ برسوں سے ابھی رہ رہی ہے
اور دیناک پر میں کام سے گئی ہے وہ وہاں
اس کو ہو گئے مطلب وہاں چھ سات مہینے شفٹ ہوئے
اچھا اچھی بات ہے ہاں اچھی بات ہے آیسکریم مت کھاو لیکن وہ حلیم کیا پکا رہا ہے اشارہ کرتے کیا کر نا ان کو لیکن مینز اچھا ہے ان کو اچھے سے وہ سب کچھ لگن ہو گیا
کیا
یہ نا جو لوگ گانے کے لیے رکھا تھا ان کو اسکول سے جو کام آیا تھا وہ سب کچھ اچھے سے ہو گیا ان کو ان کو آب کھا لی یہ ہے
یہ احمد مختیار کو جانتی ہوں نا آپ
ہاں ہاں ہاں ہاں
وہ نیل
میرے پاس میں ہو تا میں اس کو نہیں چھوڑتی
کیونکہ ابھی جو اس کی ہے نا وہ ڈسپیوٹ پھر سے ہو گیا ہے
ہاں کس بات پے
پتہ نہیں کس بات ان لوگوں نے بہت مارا ہے اس کو
کے ہاں ہاں کتنے گنا چڑیں گے ان کو وہ آتا ہے وہ عمان
عمان ان کا ہو گیا سیٹل ان کا ہو گیا سیٹ
اچھا ٹھیک
لیکن احمد کو تھوڑا سا بھی چل رہا ہے ہمم ہمم
اس وہ جب میں لاسٹ ٹائم وہاں گئی تھی وہ کہہ رہا تھا کہہ رہا تھا میں گیا بابا کے ساتھ ہم نے لایا بیٹ ہم نے لایا اتنا بڑا بیٹ پھر وہ چھوٹا تھا پھر ہم نے بڑا لا یا وہ صرف یہی کہتا رہتا تھا
اچھا ٹھیک آپ نے پھر اس کے بارے میں وہ گئی ہے کی نہیں کیونکی میں نے ان اس کو نہیں بولا ابھی تک ابھی میں نے مجھے کیونکی آپ نے مجھے بہت وہ نا اس کو نہیں بولنا میں نے بھی نہیں بولا اور تب سے وہ بھی مجھے دکھی نہیں وہ بھی کہیں نظر نہیں انش کی وہ نا نند نند
اچھا اچھا اچھا اچھا ٹھیک پتہ نہیں گئی ہوگی کی نہیں میں نے میں اب مجھے لگتا ہے کل ان کو فون کروں گی میں اس سے پوچھوں گی ہاں وہ میں آپ کو پھر بولوں گی کئی ہوگی کی نہیں وہ ہو تی ہے بےچاری مجھے لگتا ہے لیکن انس کے لیے اچھا ہے کہ وہ جاتی ہے نا کبھی کبھار کچھ بچوں کے ساتھ مارننگ میں میں ان کو چھوڑنے سک کل خود وغیرہ شغیرہ ہم لیکن کیونکی وہ اسی وہی ٹائم میں وہ مجھے لگتا ہے فقر رہتی ہے ادروائز میں سک جب بھی اس کو فوہو کسی نہ کسی میں کام میں ہر ٹائم مصروف رہتی ہے
لوتی ہی ہے نہ بچاری کیا کرے گی
لیکن وہ بھی ہے نا اس کو خود کاغذ وہ ہے نا شلہ شلہ چلو اور سنائیے آپ میں بعد میں فون کروں گی آپ کرنا ٹھیک ہے ابھی مجھے کوئی بلا رہا ہے یہاں سے
چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے اللہ حا تو ب